ہلو السلام علیکم بھائی جان
وعلیکم السلام بھائی جان السلام علیکم
اور جی بھائی جان سب کہ
ہاں بھائی جان سبھی کہ رہے تھے آپ کے یہاں سبھی کہ رہے تھ ہیں
جی جی الحمد للہ سب ٹھیک ہے سب اچھے ہیں
تو کیا کر رہے ہو آپ بھائی
بھائی جان تو سبھی کھانا کھایا تھا بس ٹلنے تھوڑا واک کرنے آیا ہوں باہر
چلے بھائی جان یہ تو اچھی بات ہے پھر آپ کھانا کھانے کے بعد ہلنے نکلے ہیں تو میں نے بھی ابھی ابھی کھانا کھایا تو میں اب اوپر اپنے کمرے میں بیٹھا ہوں تو میں بیٹھا ہی تھا میں نے سوچا آپ سے ہی کچھ بات کر کے کچھ گیان حاصل کر لیا جائے
جی جی بھائی جان بالکل بھائی جان کھانا وا کھا لیا
ہاں بھائی جان ابھی ابھی کھانا کھا لیا تو بھائی جان آپ کو پتا ہے میں سوچ رہا تھا کہ ہم انٹرنیٹ پہ بات کر لے آج کل تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہی ہے مطلب کہ انٹرنیٹ آج کے دور میں سب سے بڑی ضرورت بن چکی ہے یہ صرف ایک مطلب کہ سہوولت نہیں ہے ب میرے بھائی بلکہ ہماری روزانہ زندگی کا اہم حصہ ہے انٹرنیٹ کی مدد سے ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود لوگوں سے چند لمحوں میں رابطہ کر سک ہیں پہلے مطلب کہ ایک کط پہنچانے میں بہت سے بہت سارے دن لگتے ج لیکن آج کل میسیج یا ویڈیو کال صرف کچھ سیکنڈس میں ہو جاتی ہے نا
جی جی بالکل بھائی جان کی نیٹ کے تو آپ نے بولا ان انٹرنیٹ کے تو بھائی جان آپ جو جو فائدے تو بول دیں لیکن اس کے نا بہت سارے نقصان بھی ہے بھائی جان جیسے کہ آپ آج کل بہت سارے انسٹا پہ فیک نیوز آپ کو پتا کتنی فیک نیوز آ رہی ہے کہ کوئی کیا کر لیتا ہے کچھ اس کے وجہ سے بچے بھی تھوڑے خراب ہو رہے ہیں چھوٹے چو چھوٹے جو ہیں کہ زیادہ فون یوز کرتے ہیں آپ جا کے دیکھ لو کہ بچے اسکول سے آتے ہیں تو کوئی بیگ بھی نہیں کھولتا بھائی جان کے سیدھا کھولتا ہے یا اسنیپ چیٹ کوئی تو اس کی ذمہ دار بھی بھائی انٹرنیٹ بھی بھائی جن اپنے تک ہے کہ اپنے گھر والوں تک ہے کہ آپ استعمال کیسے کرو گے بھ جان اگر آپ کے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں کہ گھر سے وہاں اسکول سے آتے ہی ماں باپ کو فون مانگتے ہیں تو لیکن بھائی گھر والوں کو تو بالکل دھیان رکھنا چاہیے کہ اگر آپ نے فون دیا کم سے کم ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ اسے زیادہ نہ دو اگر پھر بچہ بچہ اگر روتا ہے پھر بھی گھر والے کیا کرتے ہیں اگر بچہ تھوڑا سا ناٹا کر دیا کہ رونے کا تو بچہ بے کو فون دے دیتے ہیں لیکن جو ماں باپ ہے ان کو وہیں پہ دھیان رکھنا چاہیے کہ اگر بچہ رونے لگے ان کے ساتھ کچھ گیم کھیل لو یا مطلب ایکٹیویٹی کر لو کرکٹ کھیل لو کچھ کھیل لو لیکن فون نہ دو تو ایسے کیا ہوتا ہے بچے کو کہ وہ لگتا ہے کہ اگر میں کچھ مانگوں گا کچھ ایسی چیز مانگوں گا اگر نہیں دیں گے رونا لگا دوں گا تو پھر مل جائے گا میرے کو
ہاں بھائی جان تو بھائی اسی کے ساتھ ساتھ مطلب کہ انٹرنیٹ کے لیے مطلب کہ بہت فائدہ مند ہے تو آج طلبا گھر بیٹھے آن لائن کلاسز
بالک ف جانا بہت سارے فائدے بھی ہیں فائدے بھی ہیں نا مجھے جی بالکل
نئے مضامین سیکھ سکتے ہیں اگر کسی سوال کا جواب نہ ملے تو انٹرنیٹ پر آسانی سے معلومات مل جاتی ہے اس سے مطلب کہ پت چلتا ہے کہ انٹرنیٹ کتنی کتنا مددگار ہے ہمارے لیے تو انٹرنیٹ نے روز کا مطلب کہ نئے راستے بھی کھول دیے ہیں بہت سے لوگ گھر بیٹھے آن لائن کام کر رہے ہیں کچھ لوگ مطلب کہ کیا کر رہے ہیں کہ انفلئنسنگ کر رہے ہیں کنٹینٹ کریئٹر بن رہے ہیں انٹرنیٹ کے تھرو تو کچھ آن لائن بزنس چلاتے ہیں اور کچھ لوگ ویڈیوز بنا کر مطلب کہ لائک لاکھ لاکھوں میں پیسے کماتے انٹر رٹ کی مدد سے تو اس طرح انٹرنیٹ نے بہت سے لوگوں کی زندگی بہتر بنائی ہے نا
جی بالکل وہ بھائی جان آپ تک ہے کہ آپ انٹرنیٹ کو کیسے یوز کر رہے ہوگی آپ غلط طریقے سے یوز کر رہے ہو صحیح طریقے سے اگر صح طریقے کیس کیا ہے تو آپ کو جاب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اگر آپ نے یوٹیوب پہ ہی کر لیا بھ جان آج دیک لوگ یو ٹیوب کے یو ٹیوب کے جو لوگ ہیں آج بھائی جان کہاں سے کہاں پہنچ رہے ہیں لیکن یکن جو ہم کیا کرتے ہیں بھائی جان ہم تو ان گاؤوں میں نہیں ہے کہ ہم باقی ہم ان لوگوں میں آتے ہیں صرف جو دیکھتے ہیں بس کہ انٹرنیٹ کو دیکھتے ہیں ویڈیوز دیکتے ہیں بھائی جان اگر اس سے اچھا ہم کوئی دوست یا کسی کے ساتھ ویڈیو بنانا شروع کر لے محنت کر لے کہ ایک تین چار سال ایک محنت کر لیں گے تو ایک دن ہم بھی ایک مقام پہ پہنچ جائیں گے بھائی جان کی کہ پھر اپنے اگر اپنے ساتھ اگر ہم ایک دن کامیاب ہو گئے کہ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے دوستوں کو بھی ان کے دوست تم کو بھی پہنچا سکتے ہیں تو اس سے پہلے کہ شروع ہم صرف بول رہے ہیں کہ ہم بولتے ہیں کہ بھائی جان کل کریں گے کل کل نہیں سو آج کرو سب ایک شروع کرو جب تک شرو نہیں کرو گے تب تک
ہاں بھ جان تو اسی کے ساتھ ساتھ اگر میں آپ کو بتا دوں کہ انٹرنیٹ تفریح کا بھی اچھا ذریعہ ہے میرے بھائی ہم مطلب کہ نشیید گیت فلمیں اور ڈراماز دیکھ سکتے ہیں کتابیں پڑھ سکتے ہیں اور اپنی پسند کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں لیکن ہمیں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے ہر چیز حد میں اچھی لگتی ی ہے انٹرنیٹ کی وجہ سے شاپنگ بھی بہت آسان ہو گئی ہے گھر بیٹھے کپڑے کتابیں موبائل اور دوسری ضروری چیز مدد سے آسانی سے ہو جاتا ہے تو ہر چیز کی طرح انٹرنیٹ کے بھی کچھ نقصانات ہے اگر ہم حالانکہ سارے دن موبائل یا انٹرنیٹ پر لگے رہے تو پڑھائی مطلب کہ صحت اور گھر والوں کا ساتھ وقت ملک متاثر ہوتا ہے کچھ لوگ جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں مطلب کہ یہاں لوگ کو کھو دیتے ہیں اس لیے ہمیں ہر خبر پر فو یقین نہیں کرنا چاہیے پہلے
بالکل بالکل فائی جہ بھائی جان آپ نے ایک بات بولی کہ پیسہ بھی کر سکتے ہیں بھائی جان سب سے بڑا جو فائدہ ہے کن کو ہوا کہ جو گاؤں کے لوگ ہیں بھائی جان ان کو کیا ہوتا تھا بھائی جان کی اگر پیسے نکالنے ہوتے تو تو ان کو شہر جانا پڑتا تھا ایک دو تین چار گھنٹے پیدل چل کے ان کو سٹی پ پہنچنا تھا تب جا کےک پیسے نکال سکتے تھے بینک سے لیکن آج آ ج کل کے انٹرنیٹ کا زمانہ ہے بھائی پیسے لے بھی سکتے ہیں تو سب سے فائدہ کن کو ہے بچارے جو گاؤں گاؤں کے لوگ ہیں ان کو اس سے سب سے بڑا فائدہ ہوا ہے شہروں کو تو ہے ہی ویسے بھی فائدہ ہے لیکن بھائی جان سب سے فائدے غریبوں کو ہوا ہے جو بھی پیدل جا کے اتنا چلنا ہوتا ہے آپ نے آپ کو پتا ہی ہوگا کہ آج کل جو گاؤں میں روڈ نہیں پہنچی ہے ابھی ہمارے یہاں تو ابھی بھی کہیں کہیں روڈ نہیں پہنچا لیکن اب ہر جگہ روڈ آ رہا ہے سب جگہ لیکن آپ نے جو بولا کہ پیسے دے سکتے ہیں یہ بہت اچھا کام کیا جو انٹرنیٹ پہ
ہاں بھائی تو میں آپ کی میرے بھائی میں آپ کی ب سے بہت ہی زیادہ متاثر ہوں تو بچوں کو بھی انٹرنیٹ کا صحیح استعمال سیکھنا چاہے مطلب کہ والدین کو دیکھنا چاہی کہ بچے انٹرنیٹ پر کیا دیکھ رہے ہیں اور مطلب کہ کتنا وقت گزار رہے ہیں اس سے ان کی تعلیم اور مطلب کہ اخلاق دونوں بہتر رہتے ہیں ہماری زندگی میں انٹرنیٹ کا مقام بہت ہی اہم ہے اگر ہم اس کا صحیح اور ذمہ داری سے استعمال کرے تو یہ علم ترقی کی اور کامیابی کا ذریعہ بن سکتا ہے لیکن اگر ہم غلط استعمال کریں تو یہ ہمارے لیے مطلب کہ مشکلات بھی پیدا کر سکتا ہے تو آخر میں میرے بائی جان میں یہی کہنا چاہوں گا کہ انٹرنیٹ ایک بہت ہی قیمتی تحفہ ہے ہمارے لیے اس کا صحیح استعمال ہمیں کامیابی کی طرف لے جاتا ہے اور غلط استعمال ہمیں نق نقصان پہنچا سکتا ہے تو اس لیے ہمیشہ انٹرنیٹ کو سمجھداری احتیاط اور اچھے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہیے
جی جی بھائی جان اور میں بھ جان بولنا چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا پیڑ پودوں کے بارے میں جیسے کہ آپ نے دیکھ ہوگا کہ دلی میں آج کل گرمی باہر مطلب راجستھان دیکھو ممبئی دیکھو کتنی گرمی ہو رہی ہے اور آپ نے سنا بھی ہوگا دلی میں کہ جو لوگ ہیں کہ کہیں ایسی جگہوں پہ نا آکسیجن کیتنی پرابلم ہے کہ کو آکسی ج مارکس لینا پڑتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے بھائی جان کہ یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے کہ جو آج کل وہاں پہ جو بھی فیکٹریاں بناتے ہیں کچھ بھی بناتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں نا پیڑ کاٹتے ہیں بھائی جان تو بھائی جان کی اگر پیڑ کاٹے میں سرکار سے بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں بھجان کہ اگر آپ کی اگر ایک دو کروڑ جو بھی جتنا بھی پیسہ لگا کے آپ نے وہاں کے جو پیڑ کٹ کٹ وئے پیڑ کٹوائے آپ بھائی جان آپ نے جو بھی چیز آپ نے وہاں پہ بنائی پروجیکٹ بنائے لیکن آپ سےہ پروفٹ تو ملا ہی ہوگا کتنا نکلتا بھائی جان اگر اس پروفٹ میں سے ایک پرسینٹ ایک پرسینٹ اگر اس پروفٹ میں سے نکال کے انیں مزدوروں کو دیک کے وہاں کئی جگہ جتنے پیڑ کاٹے اتنے پیڑ لگانے لگاتے تو کتنا کم ہو جو آکسیجن دلی میں
اچھی بات ہے تو بھائی میرے مطلب کہ درخت اور پؤودے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ ہماری زندگی کا بہت اہم حصہ ہے اگر درخت اور پودے نہ ہو تو زمین پر زندگی بہت مشکل ہو جائے گی تو درخت ہمیں صاف ہوا دیتے ہیں وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو اپنے اندر لیتے ہیں اور ہمیں آکسیجن دیتے ہیں جسے ہم سانس لیتے ہیں اس لیے زیادہ درخت لگانا ہماری مالک صحت کے لیے بہت ہی ضروری ہے تو پودے اور درخت ہمیں پھل سبزیاں لکڑیاں دوائیاں اور مطلب کہ بہت سی ایسی ایسے نعمتیں دیتے ہیں جو ہماری زندگی کے لیے بہت ہی اہمیت
کو بھائی جان ہم پیڑ لگانے پڑ بالکل بالکل بھائی جان پڑ لگ رہا آپ پیڑ کے نقصانات تو ک زیرو پرسینٹ ہے لیکن آپ کے فائدے ہنڈریڈ پرسینٹ ہے جیسے کہ آپ نے بولا کہ لکڑی اگر سوکھ جائے گا بھائی جان اس سے تو اس کے بعد لکڑیاں دے سکتا ہے کوئل دے سکتا ہے لیکن اگر بھائی جان وہ پیڑ پہلے ہوگ پھل دے گا آپ کو کیا کیا نہیں دے گا بھائی جب میں ایگزامپل دےا ہوں جیسے کہ دلی میں اگر سرار نہیں لگا رہی پ بائی چانس ہم سرار کو بولتے ہیں چلو بھائی سرک نہیں لگا رہے لیکن دلی میں ایگزامپل مانو سو گھر ہے سو گھر میں سے اگر ایک ایک بندہ ایک ایک پیڑ لگا دے نا تو بھائی جان کی جو وہ آ آسیجن کی کمی ہے فیوچر ابھی تو ہو جائے گی لیکن جو فیوچر میں ان کے بچے ہیں ان کو وہ جھیلنا نہیں پڑے گا جو آ جھیل رہے ہیں ان کے فیوچر میں جو بچے ہیں ان کے بے
ہاں بائی جانن ہاں بائی جن تو جب ہم آپ کو پتہ ہے درخت پرندوں اور جانوروں کا بھی گھر ہوتا ہے اگر درخت کاارڈ دیے جائیں تو بہت سے جانور اور پرندے اپنا گھر ہو دیتے ہیں تو آج کل لیکن افسوس کی بات ہے کہ بہت سے درخت کاٹے جا رہے ہیں اس کی وجہ سے گرمی بڑھ رہی ہے ہوا آلوودہ ہو رہی ہے اور موسم تبدیل ہو رہا ہے تو ہمیں ہر سال زیادہ سے زیادہ درخت لگانی چاہیے جو آپ نے ابھی ابھی کہا اور جو درخت موج جدا ہے ان کی حفاظت بھی کرنی چاہے ہر شخص اگر ایک بھی درخت لگا گائے اور اس کا خیال رکھے تو ہمارا مط کہ محلہ بہت بہتر ہو سکتا ہے نا
بالکل بالکل بھائی جان اور دیکھو کہ پیڑ کاٹنے سے کیا ہوتا ہے جو جنگلی شیر ہوتے ہیں بھالو ہوتے ہیں وہ کیا آ جاتے ہیں شہروں میں آ جاتے ہیں بہت سارے کیس میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ شیر نے کاٹ لیا کاٹ لیا بھائی ج وہ کیوں اس لیے ہوتا ہے کی اگر کسی کا گھر اجاڑو گے تو بھائی ج وہ تو کرے گا ہی ای کہ اگر ہمارے ہمارا گھر کوئی اجاڑے گا بھ جاں تو ہم چھوڑیں گے اس کو تو ویسے کیا ہوتا ہے کہ سا جنگل کاٹو گے تو بھائی جان وہ بھی کہاں رہیں گے ان کو کھانا کون دیں گا وہ بھی تو جنگل سے ہی کچھ اپنا کچھ گزارا کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں جنگل میں ہی کرتے ہیں لیکن ہم کیا کرتے ہیں انسان لوگ جنگل ہی کاٹ لیتے ہیں ان کا گھر ایک دم سے گزاریں گے تو بھائی جان وہ کھانا جو بھی ہوتا ہے وہی ان کو ہی ملتا ہے تو پیڑ پودوں پہ کیا ہوتا ہے گھونسلے ہوتے ہیں وہ جہاں برڈس ہوتے ہیں ان کا بھی گھر اجارتے ہیں ایک طریقے سے تو بھائی جانا پاپ ہی کر رہے ہیں
ہاں بھائی جان تو کیا میں کیا کہوں آپ کو کہ ہمیں ہم دونوں نے بات کی ہمیں اس بات کو آگے بھی لوگ ان تک پہنچانا چاہے تاکہ وہ بھی پیڑ لگائے زیادہ سے زیادہ مطلب کہ اس کام میں لگے
بھائی جان
ہاں بھائی جان تو آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا اچھا لگا اللہ اپنے امی ابو کو سلام کہیے گا یہ مطلب کہ یاد رکے گا اور آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا اللہ حافظ
اللہ حفظ